اسلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے
اللہ کا شکر ہے سب کی ایریت سے
وہ گھر پہ امی ابو بھائی بہن سب کے سات
سب کی سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں آپ سناؤ بھائی جان
الحمد للہ اللہ کا شکر بان
تو بھائی جان سوشل
جی بھ جان میری بات سنیں آپ تو میں کچھ ایسے ہی ریل اسکرول کر رہا تھا تو میں نے کچھ خبریں دیکھی وہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں چلتی ہے کچھ اچھی بھی ہوتی ہے اپنے لیے فائدے کے لیے کو نقصان داک بھی چیز ہوتی ہے جیسے کہ افواہ ہوتی ہے اپ اپنے کو کچھ الگ رستے پہ چلنے کو بولتے ہیں بہت ساری الگ الگ چی ہوتی ہے جس ب آپ کو میں سب سے پہلے اس کے فائدے بتا دیتا ہوںا جیسے کہ سو سوشل میڈیا پر دی س ہم آپ نےیکا ہوا کہ پہل کے زمانے میں ہم کسی کو کال نہیں کر سکتے تھے ویڈیو کالن کر سکتے تھے کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے اگر کوئی اپنا پریوار کا اپنے اپن سے دور ہو تو
جی نہیں کر سکتے تھے اپن پہلے
کبھی کیا ہوتا ہے بھائی جان تو پہلے کیا چٹی لکھ کے بیچتی تھی تو اس کو سات آھ دنانے میں لگتے تھے عنی یہ کرتا ایک ہفتہ آنے میں لگتا تھا تو ب جو ہم پہلے چٹٹی لکھ کے بیستے تھے نا خت
اور وہ اس میں بھی نا پ پکی بات نہیں ہوتی تھی جائے گا صحیح
جی بھائی جاناںپ نے بالکل سیفرما تو وہ ہفتے میں جاتا تھا اور ہفتے میں واپس آتا
اھ تھا اور کم بات ہوتی تھی
کم بات ہوتی ہے چودہ دن لگ جاتے تھے ابھی کیا ہوتا ج ج پے کیا لگ بہت مس کرتے تھے اپنے پریوار والوں یار کیسا ہوگا کہاں ہوگا ایک بات دیکھنے کے لیے اترس جاتے تھے اب کیا ہوتا ہے بھائی سوشل میڈیا کے حساب سے ہم ان کو کبھی بھی کال کر سکتے سیکنڈوں میں اور کو تو چوٹ جی جی بھائی جان ماشاء اللہ آپ بالکل صی فرمایا بھائی جان کوال چھٹی سی بات ہے ہم ان کو ویڈیو کال کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں
جی
کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہے اور کس حالت میں ہے
جی
تو ماشاء اللہ ب سوشل میڈیا کا ایک تو بہت بڑا فائدہ ہو گیا تو اور ہم کسی سے آپ کو پتا چیٹنگ کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے سیکنڈوں میں جواب آتے اٹھائیس سیکنڈوں میں جواب مل جاتا ہے واپس جی بھائی جان اسے جی بھائی جان بالکل سے گھر میں آپ نے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پہلے کی خبر آتی تھی جس بار میں ٹی وی میں تو جیے آج کچھ ہوا تو اپنے پاس کر لیا پرسوں خبر آئے گی ٹی وی میں یا پھر نیوز پیپر میں تو آپ کو پتا ا بھائی جن تو آج کیا ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اپن کو جیس کسی نے کچھ درگھٹنا ہو گئی تو وہ اپ لو کرے گ ویڈیز اپنےاسدھے گنٹے پندہ منٹ میں وی آ جائے گا
جی بھائی جانا تو ب پتتا لگ جاتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا موسم کیسا ہے کیسا نہیں ہے
آج کل کیا ہے جسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو کوچنگ کلاس افورڈ نہیں کر پاتے تو وہ کیا کرتا آج کل نٹ پہ دیک کر ہی عنی کہ سوشل میڈیا پہ اس پہ یوٹیو پہ دیک کر ہیچھ بہت کچھ سیکھ جات ہے
جی غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے اس سے
جی بھائی فریلم کلاسز چ رہی آپ کو معلوم ہے نبھی فلم کلاسز چل رہی بھائی
جی بھائی جان ان کو ایڈس کے پیسے ملتے ہیں ان کے بھی فائد ہے اپنے بھی فائد ہے
جی بھائین آپ نے بالکل سی فرما جسے میں آپ کو بتا دی ہوں بھ کہ جے ہمارے کوئی ٹیچر ہے ہمیں پوت پڑھا ہے تو ہمیں ایک بار سمجھا دے گا دوسری بار سمجھا دے گا اب وہ سمجھنا نہ سمجھنا اپنے اوپر ہے اور ہم اس کو ایک بار میں سمجھ گئے ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو کیوں نہیں سمجھائے گا ٹیچر اپنا اس سے
جی اور سوشل میڈیا پر اپن ایک چیز کو دس بار دیکھ سکتے ہیں
جی بھائی جان بالکل صحیح فرما آپ نے سوشل میڈیا میں ہم ایک چیز کو اس چیز کو کوشچن آنسر کو ایک بار نہیں دس بار نہیں ہم ہزار بار دے سکتے ہیں ہم تو کوسچن کرنے والا نہیں ہے
اپن کی اچھا ہو جب دیکھ سکتے ہیں مان لو بارش آ رہی ہے تو آج اسکول جانا نہیں ہوا تو گر پہ بیٹھے کر دیکھ سکتے ہیں کوئی شادی پروگرام میں گئے تو وہاں سائڈ پہ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں اس سے اپنی پڑھائی کا نقصان کم ہوتا ہے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے بھائی جان جیسے کہ آپ کو معلوم بھائی جان ابھی سوشل مڈیا کا سے ہم گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں جیسے بلاگ ہو گیا یوٹیوب ہو گیا بھائی جان گیم پلے ہو گئے بہت سارے الگ الگ چل رہی ہے کیونکہ آپ کو معلوم بھائی جان کہ ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہوتے جو اپنے ایڈس کا یعنی کہ اپنے جو سامان وغیرہ ہوتے ہیں جیسے بیگ ہو گیا کپڑے ہو گئے شوز ہو گیا بہت سارے پروموشن کرتے ہیں آن لائن سیل کرتے ہیں ان کو تو ان سے یہ ہوتا ہے بھائی جان آن لائن سیل کر دیتے تو آن لائن کے گھر بیٹھے بیٹھے پیمنٹ مل جاتا ہے ان کو
مل جاتا ہے
ان کو پارسل مل جاتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے
اور اس مارکیٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے اس سے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا بھائی جان
لوگوں میں اس کا بہت اثر دکھ رہا ہے ایک یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہیں سوشل میڈیا
جی بھائی جان جیسے کہ آپ کو اچھائی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہے
بہت سارے بچے ابھی دیکھو معاشرے میں بہت سارے بچے بکرے ہیں لڑکیوں کو لے کر لے کر تو یہ بھی سوشل میڈیا کا ہی
تو بھائی نہیں سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جیس آپ کو اچھی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کبھی ہم آن لائن فارم بھی بھر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے کہ نیٹ ورک ہو گیا تو اس پہ آن لائن فارم بھر سکتے ہیں ہم اپنی نوکری کے لیے کوئی پیپر کے لیے ہم بہت ساری وجہ ہے اس کے لیے تو پیپر کے لیے بھائی جان ہم آن لائن فارم بھرا سکتے
اور اچھی اچھی اچھی جانکاری پراپت کر سکتے اس فرجی واڑا ختم ہو گیا ہے
جی بھائی آپ کو جو اچھی چیز چاہیے نا وہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک بار نہت ہزار بار دیکھ کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں اور بھائی جان ایک چیز بتاتا ہوں میں آپ کو جس کی آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے جس کی آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں پہلے میں جو بتایا میں نے آپ کوئی جیسے کہ ہم کوئی شو دیکھ رہے ٹی وی دیکھ رہے تو وہ ایڈ آ جاتی ہے اپ کو ٹائم پاس نہیں ہو پاتا تو وہ لائٹ چلی جاتی ہے کبھی کبھی تو ابھی کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم فون میں پور پکچر موویز سیریل وغیرہ وغیرہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں
اور جی دیکھ سکتے ہیں نا
تو بھائی جان اب اس کے نقصان میں بتا دیتا ہوں آپ کو جس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے بچے ہوتے ہیں ابھی جو مما سے بولتے کہ ممی جان مجھے فون دے دو میں کو آن لائن کلاسز پڑنی بہانے سے لیتے ہیں وہ
اور ہے نا وہ آن لائن کلاس نہیں دیکھتے ہیں سالے
جی جی بھائی جان وہ کیا کرتے ہیں اندر جا کے کنڈی لگا کے فون چلاتے ہیں ریلس اسول کرتے ہیں پڑتے نہیں اب ماں بپ کیا کریں گے انن امی ابو کو پتا ہے کہ بیٹھا پڑ رہا ہے
پڑ رہا جی اور بچا پڑ نہیں رہا ہے پتا نہیں کیا کیا پتا نہیں کیا کیا چلا رہا ہے الٹی سلٹی چیزیں
جی بائیان آپ بالکل سفر میں پہ نہیں کیا چلا رہا ہو پھر ایک بات یہ ماں بپ کو بھی جا کے دیکنا چاہیے کہ اپنا بیٹا بھی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا
پوری پوری موانیٹرنگ کرنی چاہیے
جی بھائی آپ نے بالکل صحی فرمایا
اور رہ ہے ن بڈا ایک بڈا ایک کے ایپ کے علاوہ سب چیزوں کو لوک کر دینا چاہیے فون کے اندر تاکہ وہ پھڈی سکے اس سے غلط اپیوگ نہیں کر سکے
آپ کی بات صحی ہے بھائی جان آپ نے بالکل صح فرما ہے لیکن بچے ابھی تو اننٹیلیجنٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچے بھی چھ چھ مہینے کی نہیں ہوتے اس کے پہلے فون ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ اتنا تو لوک کھولنا ان کو معاملے سے بات ہوگی بھائی جان ان کے لیے وہ لو
نہیں ان کا الگ سکٹ ان سے چھپا کر الگ سیکریٹ لوک لگانے دینا چاہیے
تو بھائی جن پھر رونے لگتے ہیں نا وہ ماں باپ کھول کے دیتے ہیں نا ان کو لوگ تو بھ جن یہ ٹھیک ہے بات کوئی دقت نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بچے رات کو ریلس ف کرتے ہیں ان کی آنکھوں پہ کتنا زور پڑتا ہے
جی آپ کو پہ برین پہ زور پڑ رہا ہے ان کی سوچنے کی کمتا ختم ہو رہی ہے ڈپو مین لیول ہائی ہو رہا ہے
ہم بالکل سیفر جی
چڑ چڑی ہو رہے ہیں پڑھائی میں دھیان نہیں رہے رہا ہے یہ نسلوں کو برباد کرنے کے لیے سوچی سمجھی پلاننگ بھی
جی بھ جب بالکل سیر میں تو معلوم جس بن آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے نقصان بہت سارے ہے جیے کہ آپ پتتا کہ بھی کوئی او ٹی پی بھیجتا ہے اپنے میسج آتا ہے تو اپنا بینک اکاؤنٹ کالے جاتا
خالی ہو جاتا ہے یہ صاحب سائبر خطرہ بہت زیادہ ہے اس پہ
جی جی بھیا میری پوری بات سنی آپ جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ او ٹی پی آتے پور بینک بیلنس خالی ہو جاتا ہے تو بھ جان جس جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو فائدے بتائے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ہم اپنے کچھ بھی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں توبھی کیا ہوتا ہے ف فراڈ کرنے والے یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو اچھی قیمت والے پروڈکٹ ہوتے ہیں نا ان کو چالیس پرسینٹ قیمت گھٹا کے دیتے ہیں ان کو ان سے پیمنٹ لے لیتے ہیں لیکن ان ان کو وہ پروڈکٹ دیتے ہی نہیں ہے
جی جیسے ابھی ہ ہے نا میرے ایک دوست تھے اس نے فون منگایا سوشل میڈیا پہ وہ ایک لاکھ کا فون تھا وہ تیس ہزار میں دے رہا تھا
ہاں تو بھائی ن
تو ہے نا اس کے نا پارسل بھی بھیج دیا صابن رکھ کے
تو بھائی ج ن وہ اسکیم ہو گیا نا تبھی تو کہتے سوشل میڈیا سے اسکیم بھی بہت ہوتا ہے جس کہ بھان اب بھی آپ کو معلوم ہے کہ بھی سوشل میڈیا پہ گلا گلوچ بہت ہو یہ دھمکاتے بھی ہے بلیک میل بھی کرتے اب اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے بھائی جان ابھی کسی کی غلط جی بھائی ابھی کوئی آپ نے دیککھا ہوا کوئی غلط سے جو ہم نے سوشل میڈیا پوسٹ بہت کم ڈال دی ہے کوئی پرائیویٹ رکھتی ہے اپنا اکانٹ کیونک وہ کیا ہے اے آئی کے ذریعے سے فوٹو نکال کے کہ ان کو کیا بلیک میل کرتے ہیں ان کو کیا کپڑے کو کیا ریموو کر دیتے ہیںے جن کو بلیک میل کرتے ان کو بلیک میل کرتے ہیں بھائی جان پھر وہ
ہوں
تو یہ بھیحیح ہے کہ لڑکی اپنا اکانٹ پرائیویٹ رکھتی ہے لن ی بھیا لڑی کی کیا غط ہے اس میں وہ لڑک کی غطتی ہے نا اس میں جو یہ س برکتیں کر رہے ہیں اے آئی کاحی یو تو نہیں کر رہے آئی کاغلط وز کر رہے بھائی جان
اے آئی میں سے یہ سب ٹول ہٹارےنی چاہیے جیسے کلوتھ ریمو پ والے ٹول اس آنے چاہیے جس اس میں صرف انفارمیشن جو ایجوکیشن پرپز ہوا اپنا اس کے بارے میں ٹول ہونی چاہیے اس کے
ج بھائین آ نے بالکل سی فرما ہے بائین کیا کرک ہے اس میں سوشل میڈ کے ریعے تو ہم اچھی اچھی باتیںھیلا سک ہیں نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو بری برری حرکتیں کرتے جیے آپ کو معلوم ہے کہبھی سوشل میڈیا پہ بری خبریں ذردا چل رہی ہے اچھی خبریں کم چل رہی ہے کیونکہ بری ایسی چل رہی ہے بائی جان کی وہ نکلی یعنی کہ فیک نیوز نکال دیتے ہیں اور فیک نیوز آپ کو پتہ ہے کس سیکنڈوں میں وائرل ہوتی ہے
اور لوگوں کو بمت کر دیتے ہیں
لوگ بھرمت کر دیتے ہے اب بھائی جان میں آ سے کہا دوں کہ سوشل میڈیا پہ کیا اے آئی کےذریعے کپڑے ریمو کر دیتے ہیں تو اگر مان لیجیے اگر اس نے وہ پوسٹر بھی ڈال دی تو اس کے ہزار فالوور تو گے تو کم سے کم بائی آٹھ سو تو دیکھیں گے نا اس پوسٹ کو
اور بلیک مئر الگ کریں گے بدنامی الگ ہوگی
آٹ سو میں سے کچھ اس کی فیملی ممبر نکلے تو اس کے پاپا کو ممی کو گھر پہ جا کے بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا
ایسے بہت سیریس کیس چل رہے ہیں ابھی
تو بھائی جن وہ لڑکی ہے تو سوسائڈ کرے گی بس وہی بات بھائی جان تو یہ غلط طریقہ ہے یہغل غلط یوز ہو رہا ہے گ کا بھ جان ایک با چیز جوریی ہوئے جائے جی بائی جان اس کو روکنے کے لی کیا ہے کرنا اچاہی ہے
اپن کو نیم قائدے بنانے چاہیے سائبر میں رپورٹ کرنی چاہیے اور یہ آئے کہ اس استعمال کو کو بند کرنا چاہیے یہ کپڑے اتارنے والا ٹول کو
جی بھائی جنابالل سفر میں اس کا اچھی یوز بھی ہے بھائی جان اچھی یوز نہیں کرتے پر یہ غلط کرتا ہے تو بھائی جان آپ بھی جو میں نے آپ سے بات کر ہے نا جو ماشاء اللہ دیکو اچھی بات ہے جو آپ آپ کو اس بات کو اور تک شیئر کرنا ہے اور کو بتانا تاکہ کسی کی غط چیزیں نہ ہو کسی کے ساتھ
جی بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھا
جی بھ جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھ جان اللہ آپ کو خوش رکھ ان شاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہو گیا آپ نے
خدا خداف بھ جان